السکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ورحمتہ اللہ
ورحمتہ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کی دعا ہے تو ہم خیر و عافیت سے ہے جی صحیح صحی کہ اب آج دن میں جب اب تک میچ ہی نہیں تھا ارے کیا ہی میں بتاؤں آپ کو اپنے دل کا حاول بحاال بتاتا ہوں چلیے سنیے تو سنیے کل میں بڑی امیدوں کے ساتھ سویا تھا میری امیدیں جو ہے آسمان کے جتی تھی کئی میچ کے بہت سارے حالات اور منظر کا پیشن ہو کر کے میں جو ہے سویا تھا ٹھیک ہے جی جی جی خیالی پلاؤ کر کے میں پلاؤ بنا کے میں سو گیا تھا ٹھیک ہے نا
جی صبح آپ کا ہی پلاؤ باندھ گیا
اندازہ کچھ بھی نہیں تھا کہ کل ایسا ہونے والا ہے تو میں صبح دیکھ کہ آٹھ بجے خواب بھی میرے پتا نہیں کیا عجیب آئے تھے پتا نہیں کیا کیا ہو رہا تھا خواب میں مجھے ٹوٹل اندازہ نہیں ہے مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ کسی کی شادی ہو رہی تھ خواب میں اب وہ کس کی ہو رہی تھی اس کا مجھے انداسا نہیں ہے تو پھر ہمیں صبح کے دو پھیر میں ہے آج ہم میں صبح آٹھ بجے آٹھ ساڑھے سات پونے آٹھ م آں تو پھر کیا ہوا کہ میرے جو ا دائنی طرف می کھٹکی ہے نا اس میں سے ایک میں کھول کے رکھتا ہوں تو جو نا سا کوچی کی طرف ہے تو وہاں سے تھوڑی چھیٹ ہے میری بڑی تو میں اڑ گیا پہلے میں نیند بھی ہوں میں دیکھا شور کہاں سے آ رہا ہے تو میں وہاں سے ہے مطلب یہ کیا اوپر سے میں نے اٹھا تھوڑا ایسے مطلب ٹانگو پہ سامنے آٹھ س آٹھ پونے آٹھ بجے میں بھی اسی ٹائم میں بھی جگی تو میں دیکھ رہا ہوں باہر باہر نہیں آٹھ بجا مجھے آٹھ بجا اچھا باہر بارش کہاں پڑ رہی تھی باہر نلک کھ نلک کھلا ہوا تھا پورا نل کا کھلا ہوا تھا کہ مطلب سیدھے میں کہہ رہا ہوں پتا نہیں کیا طوفان میرے میں کہا مجھے میچ کا کچھ نہیں ہوا افسوس مجھے مزہ آیا پتا بارش کو دیکنے میں کیا مزہ آیا مجھے کھڑی سے
دیکھا دیکھا میں بھی بہت انجوائے کر رہی تھی سوچو میں نے کمرے کی کھڑکیاں ہی کھلی تھی
وہی نہا میں بھی کو کھڑکی میں پورا میں نے وہ جال کھڑکی ہے نا وہ بھی کھلی نیچے سے میں نے عئشہ کو چڑھائے چڑھ اور آئے دکھاؤںا بارش وہ سوئی ہوئی تھی اس کو بھی چڑھا پھر ہم بارش دیکھ رہے تھے مزہ کیا وہ اوپر سے جو ممی کیا ہے نا ہمارے سامنے ان کے وہ جو ہے باغ میں پورا وہ پانی اوپر تک آ گیا تھا باغ کے گاس کے اوپر آ ا لموسٹ تین چار نہیں دیکھا تم نے ہاں اسمارٹ سٹی تو میں نے دیکھا وہ تو مجھے اندازہ ہی تھا کہ ان کو ایسے ہی کرتے ہیں وہ لوگ ان کا ان کا تو وہی ہے
ساریاری سمارٹ بسس پانی میں ڈوب گئی تھی
بی بی وہ مطلب کیا ہی فضول انسان ہے وہاں والے چھ ہاں کوئی نہیں دو گلاس بھرا لینا ٹھیک ہے نا ہاں میرے نے بھی ایک گلا ہاں کوئی نہیں چلو وہ بھی چل سکتا ہے وہ بات بھی میں مان سکتا ہوں
جی
تو مجھے اب یہی بتا دیجیے کہ پھر ہاں پھر کیا میں اٹھا نہیں جیسے اب ہو نا ساڑھے آٹھ بج گئے تمہیں نیچے اترا نیچے میں دیکھ رہا ہوں کہ ماما اٹھ گئی تھی سی سی وائی پر بھی سوئی ہوئی تھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ماما نے کا آجو پیو چائے تو میں نے کہا ٹھیک ہےب میں چائے پیوں گا میں اوپر چڑھا تو میں دو پانچ منٹ فون دیکھ رہا تھا میں میں نے رکھو فون سائڈ پہ میں سو گیا واپس
میں بھی سوئی پھر واپس لگ بھگ میں نے کھڑکی دروازے ب میں نے ہمیں جب بہت بارش ہو
بارش ہوتی ہے نا ہاں
تب ہمیں ویسے یہ آتا ہے نا ویسے ہارزونٹلی بارش آتی ہے نا
ہاں ہاں تو اندر آتی ہے جی ہ ارے آپ میں سمجھ گیا مت ویسے ہی تو سارا ہمیں پانی کھڑکی سے نا اندر آ جاتا ٹھیک اچھا لوگوں نے بنا ٹ چھوڑی ہوتی ہے نا ہاں ہاں ہاں
تو بس پھر کیا فر میں وہ صاف کر رہی تھی پھر میں اپنی کھڑ کیاں بھی تھوڑی صاف کی
کافی پانی اندر آ گیا مجھے اچھا کھڑکیوں سے ٹھیک اس کے بعد واپس ہو گئے میں بھی وہ واپس برابر میں بھی گیارہ بجے ا اٹھا برابر گیارہ بجے اٹھ گیا میں
مطلب میں جا گی ہی ہوئی تھی لیکن پھر اٹھی میں اور دماغ میرا تھوڑا تھوڑا جا گا سا
میں تو سویا ہوا تھا میرا بھی دماغ ساڑھے دس کے بعد جا گ گیا پھر آدا اٹھتے اٹھتے جاگی تھی مطلب میں ساڑھے د س جاگ گئی اچھا ٹھیک پھر اس کے بعد ا ٹھتےا ٹھتےمیں ادیبہ کے فون سے اٹھی میں نے سنا کہ آپ کو انہوں نے بہت زیادہ پریشان کیا ہے آپ کو ان نے بہت زیادہ گھمایا ہے بتاؤ ں آپکو مجھے بتائیے ہاں
جی نہیں میں نہیں اس کو پتہ تھا لیکن وہ کر نہیں رہی تھی لیکن تمہیں پتہ ہے نہ میں نے کیا بری ن واش اس کو کیا میں نے اس کو ایسے ہی کچھ بولا میں اس کو کہا نہیں تمہیں کرنا چاہیے وہ سب پھر تو اس نے تو میرا ہی سر پکڑ میں
پر میں نے ہی سر پکڑلیا آپ نے بہت ہی پچھتایا ہوگا کے آپ نے ایسی غلطی کیوں کی
ہاں اب مجھے ختم
ختم ہو جائے گا تو پھر تو مجھے کر ہی نہیں سکتی ہے نا تو وہ آپ بتا سکتے ہو ان کو تو وہ تو پھر پریشانی ختم ہو جائے گی اگلا والا ان کو ب بولو گی ہی نہیں تو مسئلہ ہی ختم
مجھے جب اس کی کہ لمٹ ختم ہو جائے گی تو پھر تو پتہ ہی ہے نا وہ کیسے کرے گی
ہاں وہی وہی بہت
مطلب دس فون ش شام کوپانچ فون صبح پانچ
پہنچ پنچ بھی کچھ نہیں لگتا ہے نہیں ہاں میرے لیے تو اتنا نہیں ہے پر آپ کے لیے تھوڑا زیادہ ہے میری تو عادت ہے ایسی چیزوں کی تو مگر آپ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہے وہ بات تو ہے میرے کہنے کا مطلب مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے وہی میں کہہ رہا ہوں نا وہی وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں او تو بھی آپ نے مہربانی کی ہے مجھ پر کہ آپ نے ان کو میرا جو ہے نمبر نہیں دیا ہے آپ نے بہت ہی زیادہ
دھنیواد کرو
وہی آپ میں آپ کا بہت دھنیواد بولنا چاہتا ہوں اس معاملہ میں کہ آپ نے مجھے پھنسا پھنسنے سے بچا لیا کیونکہ ا آج کے میرے میں بھی اتنی شمتا نہیں بچی ہے اتنی جو ہے صورت نہیں ہے کہ میں ایسی چیزوں پہ اپنا وقت دے دوں ؤ ہو ہو اور اس بات کرنا تھوڑا عجیب ہوتا ہےاچھا کیوں سارے نیبر کی
ادھرم ان کی برا ہی کر رہی ہوتی
مہربانی کر کے آپ نے مجھ پہ بہت کرم کیا مہربانی کیا آپ نے مجھ پر میں ان چیزوں میں نہیں پڑھ سکتا میں ان چیزوں کو نہیں سن سکتا میں پاگل ہو جا تا ان کو سنتے سنتے
مطلب مزہ بھی آتا ہے لیکن وہ اپنی بھی بات کرتے ہیں نا وہ اپنی بات نہیں کرتی ہے
اچھا وہ تو آئی یس جاتا نا شاید وہاں پر کیا کرتے ہیں نمبو پانی سے ہوش آگیا وہ وہ ا اس کے بغیر پی ا شوگر کھنڈ کے بغیر پیا کہ کھنڈ کے لے کر پیا
نہیں نہیں چینی لے کے آج مجھے اچھا اچھی نمبو پانی پینی تھی
اچھا آج اپنی اچھی لیم پے کی چلو وہ بھی اچھی بات ہے کیا اب جو بھی بنا لو لڑکی لڑکا پیے تو لڑکا ہے لڑکی پیے تو لڑکی ہے یا پھر لڑکی پیے تو لڑکا ہے لڑکا پیے تو لڑکی ہے اچھی تھی اچھی تھی چلو پھر اچ اچھی بات ہے اچھی بچاری لییمبو پانی پی لیا آپ نے اس کو گھٹک لیا آپ نے اس کو
جی جی جی جی جی جی
اور بتائیے پھر کیا گیارہ بجے اھی پھر کیا کیا گیارہ بجے کے بعد اچھا
پھر میں نے
ہاں
کچھ نہیں بس پھر اس کے بعد اس نے فون کیا نا برابر سوا ایک تک
او او کیا بول رہے ہو کتنے کتنے یونٹ پڑھا ہے اس نے
ذرا اس کا دماغ خراب ہے مجھے یاد بھی نہیں آپ چتنے سے لیکن
لیکن اب جو بھی ہے اچھا تھا کہ وہ چھوڑی میرے
ج میں اس کو پوانے ایک بول رہی ہوں دیکھو بہن مجھے اور بھی کام ہے مجھے نماز پڑھنی وہ کہہ رہی ہے بس ایک ایک ایک ایک نشڑی نہیں ہوتا ہے مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی اور بھی کہہ رہ تھی میں تمہیں اور کوئی کام نہیں وہ بست وہ مجھے بی ہیں مجھے بہت ایگزام میں کہہ رہی جیسے ہی کوئی ایمرجنسی والا کام ہے اس میں رک نہیں سکتی ہے
وہی وہی وہی پتا نہیں ایسا بھی ان کے دماغ پہ کیا ایسا ا بھی ہو گیا ہے مجھے کچھ سیریز بولو دیکھنے کے لیے اتنا وقت ہے آپ کے پاس
نہیں آج تو فری ہو نا میں سوچ رہی ہوں میں پاستا منگواؤں پھر اچھے سے میں کوئی موی نائٹ کرو
واہ واہ واہ واہ مطلب میرے من کی بات چھین لی آپ نے پس پاستا کہاں وہاں نہیں دکان پہ ہے نا دکان پہ آ صبح سے ہی شام کو میں چڑھوں گا لیٹ ہی مجھے لگتا ہے کل بھی میں گیارہ بجے گھر پہنچا میں کل برابر گھر گیارہ بجے اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے آ کے سیدھا میں نے نہایا ساڑھے گیارہ تک میں نے کھانا وانا کھایا پھر بس پھر کیا ہاں آپ کوئی فون کیا صبح بھی ایسا ہی مجھے لگتا صبح گیار م بارہ بجے میں نکلا دکان تو پھر وہاں سب کچھ سنبھال کے سو واقع کے ابھی چار بجے واپس چڑا یہ یہاں سب کھالوں والو بھی آت عالم والم توو ان نے سی سی کو لیا ان نے ان کو مس کاسلیا اور عالم کوس ڈریسنگ کرنی تھی ٹانگ کو بازو کو پورا پورا اکھوں مہ چھڑ کے وه
منظور کے پاس ضرورت ہے
ورنہ کیا پورا گم وہ چھوڑ کے منظور کی بس آتا ہے ڈریسنگ کرنے وہ تو بات ہے ہی وہ تو کلا ہے ہی منظور میں ایسی ان باتوں کی منظور احمد کہ منظور سچ میں تو انہیں ان کے پاس ڈریسنگ کر کے اس کے بعد میری ماں سے تھوڑا علاج کروایا تو آپ ابھی وہ نکلیے ا انہوں نے ان کو کچھ بولا کہ ہلدی ان کی ہلدی ڈال دی زخم پہ سیدھے
سسسی یہ لوگ اس کو ہمیشہ بچارے کو یہی کرتےے تم نہیں یاد ہے جب اس کو پیر میں کچھ ہو گیا تھا وہ ان لوگوں نے ایکسپریمنٹ ر آٹ بنایا ہے اس کو بچارے کو
اس کو پھر سے ابھی بھی ایکس رے کیا تھا تو اس کو پت چلا تھا کہ ایسے اندر یہ ہے ماسک کہو ٹکڑا ہے چلیے ہمارا وقت اختتام ہوتا ہے پر آپ کے جو پرچے کا آپ کے پرچے کا انتظار رہے گا
جی اللہ حافظ مجھے کپڑے تھے دھونے